ہیلو
ہاں بہن
ہاں آواز آ ری صاف
ہاں آرہی ہے
اس پہ ملانے کی وجہ سے میں تمہارا نمبر یاد ہو گیا ہم کہہ رہے تمہاری بھی آرہی آواز ہم کہہ رہے تمہارا نمبر ہمیں یاد ہو گیا اس پہ بات کرنے کی وجہ سے
اچھا
ہاں ایسے سیف تھا تمہارے نام سے لکھا ہوا تھا نام تو ملا آ لیتے تھے اس سے بات کرنی تھی تو واٹس ایپ پہ ہی بات ہو جاتی تھی تم سے تو وہی جو ہے ہوں ہم نے کہا اس میں بار بار لکھ کہ ملانا ہوتا اپنی بہن لیٹے تھے تھوڑی دیر میں بھیا نے زیادہ سونے ہی نہیں دیا پھر ہم نے کہا لاؤ اسی کے ٹاسک پورے کریں ہاں اسی کے ٹاسک پورے کریں تو ہم نے بات کری ایک دو جگہ پھر ہم نے کہلا تم سے بھی جو ہے بات کر لیں بات کرنے جاؤ پیچھے سے پہ شان کرنے چلے آتے ہیں پڑھنے جاتے ہیں آج ان کی صبح طبیعت نہیں کچھ صحیح لگ رہی تھی تو آج نہیں گئے تھے ان اسی بار جولائی میں ہی تو داخلہ کروایا ہے جولائی سے ابھی چاہ ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہوا جاتے ہوئے
ابھی تو اسکول ہی کھلا ہے
ہوں اسکول کھلا ابھی ان کو زیادہ آتا بھی نہیں تھا تو ہم نے وہی پلے گروپ والے میں کرایا ہمیں پڑھا ہے تھوڑا تھوڑا ان کے پاپا بھی سو گئے تھے ان کے لیکن نیند نہیں آ رہی نہیں وہ بتا ہے وہاں پہلے جہاں گودام تھا یہاں سے دور بہت پڑتا تھا میرے گھر میں جیسے آگے کا کمرہ ہے برآمد ہے وہیں پہ سب مال رکھ لیا ہے اور گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے اسی میں رکھ یہیں سے مال بھیجا دیتے ہیں اور شام میں اپنے کام سے نکل جاتے ہیں ہاں کرایہ ہے بہن بہت دینا پڑتا تھا وہاں ایسے جو ہے جو پیسے ملتے ہیں وہ ہم ہی لوگ کے پاس رہتے ہیں ویسے کرائے اے میں کتے چلے آتے تھے اور اتنی دور جانا آنا تو اس میں بھی پیٹرول ہاں ا کا ہے تو اوپر جیسے ٹین وغیرہ پڑ جائیں گی تو نیچے پورا رہنے کا ہو جائے گا سمجھ لو اور اوپرٹین میں جو ہے مال وال رکھ لیا جائے گا ایسے ہاں اس کی ڈریس ڈریس تو وہی جو ہے ابھی لیکن ہاں جوتے چپل جو ہے یہ دکانداروں کو بھیجتے ہیں مطلب ہوں یہ بہت بڑے اس پہ نہیں ہیں تو جیسا کام ویسے بھی پیسے ہاں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر کر ہے کہ جو ہے بہت صحیح ہے ہم لوگ کو کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی کھ کھانے پینے خرچے کی یہ چیزیں
کم کمال کم صحیح سے رہو تم
ہاں تو جو ہے یہ ہے کھانا خرچہ سب صحیح سے چل جاتا ہے الله کا شکر
آج کا جتنا جسکے پاس ہے اتنا پریشان ہے
ہاں ہاں وہی چیز بتا رہے ہیں
ہ ہ
کیا کرے خرچے اتنی مہنگائی اتتی ہو رہی کہ ہر انسان پریشان ہے کہ کہاں سے کیا کرے
ہوں
آج گرمی کتتی ہو رہی بارش نہیں ہوئی
بارش کہاں ہوئی تو لائٹ بھی چلی گئی
کل یہاں جو ہے پانچ منٹ بارش ہوئی اتنی کس کے اوپر سے زینے کے اوپر میرے وہاں ٹین پڑی ہے بہن ایسی آواز آ رہی ہے جیسے لگ رہا ہے جو اولے نہیں کرتے چھری برف کی ہاے ہم ڈر گئے ہم کہ لگ رہا ہے وہی گر رہے باہر جا کے دیکھا دکھی نہیں اور بس پانچ منٹ ہاں ہمیں بھی لگا لیکن وہ ٹین کی وجہ سے ہمیں لگارا بہت زیادہ لگ رہا تھا ہاں اور وہ جو ہے اتنی کس کے مطلب پڑی بارش اور اس کے بعد جو ہے پانچ منٹ بعد ختم اور دھوپ نکال آئی جو گرمی ہوئی ہے فھر بہت گرمی لگ رہی تھی ہون منچ لائٹ وسی آتی چپ رہو بیٹا چپ لائٹ کیسی آتی ہے ا
آتی ہے جاتی ہے بڑا پریشان
ارے اللہ
یہاں لائٹ بہت کم رہتی ہے بہن شہر نہیں ہے نا تبھی اتنا نہیں ہوتی جتنا گاؤں میں ہوتا ہے
گاؤں میں خیر زیادہ ہی وہ ہوتا ہے اور گرمی میں اور زیادہ پریشانی ہو جی جاڑوں میں تو اتنی دقت نہیں ہوتی ہاں اور یہ ہوتا پن پنکھا پنکھا ونکھا چلا لو تھوڑا آرام رہتا ہے بیٹے چپ رہیے دیکھو پیچھے سے کتنا بولتے ہیں یہ ارے بابو چپ جاؤ دیکھو ہم پھر فون نہیں دینگے آپ کو ا سنو کو چپ کراؤ ذرا سا بونے لگتا جلدی چکتا نہیں ہوں آ ہ اور تم نے کھانا وانا کھائے کھا لیا
ہاں بہن اب ہو گیا ابھی تب کیا بنے گا نہیں
اب ہم جو ہے بنائیں گے کھانا ہی کہہ رہے تھے چائے بنا دو شام کے ٹائم چائے پی لیتے ہیں پھر اس کے بعد کھانا چڑھائیں گے ہاں
چائے بنتا ہے
صبح بھی بنتی ہے چائے اور شام میں چار بجے پانچ بجے جیسے تم نہ شام میں بھی چائے پیتی ہو کیا
نہیں
اچھا ہم پیتے ہیں چائے ہتہ میں ان کے پیتے تھے کے چکر میں میری عادت پڑ گئی
وہ تو پڑے گی جب ہے نہیں کوئی زیادہ اپنا کھاؤ پیو اب ایک کے اکیلے کیا کریں گے پی کے جب کوئی پیگا نہی
ہاں نہیں تو ہم ان کے ساتھ میں چائے یی لیتے ہم دونوں لوگ لیکن وہاں سسرال میں تھے ہم تو وہاں بھی جو ہے چائے بناتے تھے شام میں وہاں بھی سب لوگ پیتے تھے
اچھا پہلے یہاں بنتی تھی اب نہیں
اور جیسے کوئی مہمان ومان آ گیا تو چلو تب پھر بن گئی
تب یج بنا دیتی ہوں ٹائم ہوجاتا ہے
ہاں دن میں کھچڑی بنائی تھی
آج
ہوں اب شام میں دیکھو کیا بنتا ہے آلو رکھے تھے ہم سوچے آلو کی سبزی وبزی کچھ بنا لیں
پراٹھا بنا لیجئے
پراھٹے صبح بنا تی بہن روز صبح یہاں پراٹھے بنتے ہیں پتہ ہے میری ہاں سادہ پراٹھا بنتا ہے اور شام میں جو بھی سبزی ہوتی ہے اس کے ساتھ پراٹھا اور سبزی کھا لی جاتی تبھی توا وہاں خالی دال نہیں بنتی بنتی دال کے ساتھ سبزی ضرور بنے گی
اچھا
ہوں نہیں تو کچھ نہیں جیسے آلو پھر ابال کے رکھو تو آلو کے پراٹے کھے بناو پھر ہوں اس طرح سے جیسے کچھ نہ کچھ بناتے صبح کے ٹائم وہاں میری ساس نے جو ہے ن ان لوگ کو شروع سے پراھے واٹے دیے تو اننوں کی عادت پڑ گئی پراٹھے کھانے کی تو
ہاں وہ سمجھ گئے
ہوں ہم میرا جیسے کھاتے کھاتے من وہ ہو جاتا ہے ہم منو ہو جاتا ہے ہاں تو ہم کبھی کبھی روٹی بنانے لگ جاتے ہیں صبح کے ٹائم
ڈیلی کھانا بھی نہیں چاہیے
ہم جو ہے ہاں پراٹھا ہم بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں
ہوں بگے بن ہو گ
یورہن ابھی اے تو کھول کے اے
ہوں
ہاں نہیں پتا ہے کمرے میں اے سی ہے چلا گ لیکن سب طرف سے کھلا ہوا گرمی اتنی ہو رہی ہے
تو اے سی والا بند کر دینا چاہیے نہ روم اچھا
اگئے تھے رہنے وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں اس میں لیکن وہ گھر والے بھی اتنے پیسے مطلب خرچ ہو چکے تھ پیسے تو یہ ہوا کہ باہر جو مین مین دروازے ہیں وہ لگوا لو
اور کہہ رہیں جو قرضہ پانی ہے وہ پاٹیں اس کے بعد دروازہ دروازہ دیکھا جائے گا
اوکے
دروازہ ہوتا تو دروازہ ای ادھر بند رکھتے پھر نہ اتنی دقت ہوتی
اب نہیں ہے تو کیا کریں گے
ہوں اور جیسے ہم لوگ تو دھیان رکھتے ہیں کہ پردہ جیسے اچھے سے بند کر دیا لیکن لڑکا وہ شاید تان ہے بہت وہ کہاں دھیان رکھنے والے ہاں لڑکیاں بھی بہن بہت تیز ہوتی ہیں میرے وہاں پر بھانجی ہے اس کی بیٹیاں بہت استعمال کی ہے بہت آفت کرتی ہے
آج کل بچے تیزی ہیں
ہاں بہن یہ تو صحیح کہہ رہی ہو کوئی بچہ تمہیں سیدھا دکھے گا ہی نہیں باتیں
جیسے ہم لوگ پہلے تھے ویسے نہیں ہوں گے اب
ہم لوگ بہن بہت سیدھے تھے بے وہ بنا دیا جاتے تھے بن جاتے تھے ہوں اور پتا ہے ہم لوگ کپڑے لتے بھی دیکھو ہمیں امی لوگ کیسی بنات اس لے ہوئے عجیب سے فرک پہنا دی تو فرک صحیح سلوار جو پہنا دی پہن لیا اب یہ لو ہمیں بتاتے ہیں کہ تک یہ نہیں پہنیں گے ہم
ہوں ہم کوئیے لے جاؤ
ہاں بہت تیزی کرتا ہے یہ اور ہم لوگ کپڑے وپڑوں کا کوئی وہی نہیں تھا جیسے پہنا دیے گا ویسے پہن لیے گا ہوں اب کے سارے بچے ہی قابل ایک دم پیدا ہو رہے ہیں
اور ہی۔ ہی۔ ہی
ہاں سب بچے ویسے ہی ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہنں ہنں
ہوں ہوں
تم کھانے وانے کے انتظام کرنے لگیی کیا
نہیں چاچی کری ہے
اچھا اچھا چلو صحیح ہے ہاں تم جتنا ہو سکے آرام کرنا طبیعت ابیت صحیح نہیں ہوی کمزور بھی ہو گئی ہوں
آب دیکھو تمھیں لکھنؤ کب آنا ہوتا ہے
صحیح بات ہے
یہاں سے جاتی ہیں تمہاری ممی بہن وہن لوگ
ہاں وہ لوگ تو آتے جاتے رہتی ہیں
ہاں چلو اچھا ہے تمہارا تھوڑا دل بہل جاتا ہوگا
ہمارے یہاں تھوڑی نا آتی ہیں وہ اپنے گھر سے لکھنؤ لکھنؤ سے گھر
اچھا یہ تمہارے گھر بھی آ جائے کری بہن ہے تو ہاں تمہیں بھیجا ہے وہ
فون تو جلدی کرتی نہیں ہے جانے کی بات ہی دور ہے
ارے ہاں یہی تو سب کی گھر گھر کی کہانی ہی الگ ہے سب کی
ہوں سب بزی ہے تو سب بزی ہے
ہاں یہ تو ہے کیا بتاے گا
ہم سوچ رہے ہیں لو آلو ابال لیں بھیا کو صبح اسکول میں آلو ان کو آلو کا پراٹھا پسند ہے نا تو جو ہے وہ دے دیں گے آلو کا پراٹھا ہم کہتے ایک پراٹھا دے دیں گے کیلا دے دیں گے کھا لیں گے
ہاں یہ پراٹھا زیادہ کھائیں گے نہیں
ایک پراٹھے زیادہ نہیں کھا پائے گا چھوٹا ہے نا ابھی
ابھی کہاں کھا پائیں گے
ہوں گاڑی وہ نکال گاڑی لے کر آیا جن ہم گئے تھے ماموں کے وہاں بیٹیا اس کو دیکھنے ہم نے کلب کپڑاوپڑا لے لے اس کے لیے اب وہاں بس پھیل گیا کہیں ہم گاڑی لیں گے تو جو ہے گاڑی وہاں سے لی انہوں نے گاڑی لے کے اب وہ توڑتاڑ ڈال تم کہاں صحیح رکھتے ہیں اسے ہوں آگے کا آگے کا جو ہے اس میں بوناٹ ایسا لگا ہے وہ نکالے دینے پیچھے میں پہیا لگا وہ نکالے دے رہے ہم نے کہ بھائی کرو کیا بتایا جائے کھیل کود ایسے ہی
اپنا توڑے اپنا اپنا ہے
ہاں چلو پھر ٹھیک ہے کل کریں گے
ہاں صحیح کہا اچھا جیسا ابھی بائے